جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
بڑی بیا تھا پھر میں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہاں ہمارا راشتہ وغیرہ ہو گیا اب بس ابھی اب تو دیکھ رہی ہیں بارش کا موسم ہے تو باہر بارش ہو رہی ہے یوں ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں ہم گھر پہ کہیں جا تو سکتے نہیں ہے بارش گر رہی ہے تو
بالکل صحیح فر مار ہے ہیں آپ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہی بارش وغیرہ ہو رہی ہے جی
ابھی بارش کا جی
اتنی بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں کا تو کالج وغیرہ کا بھی نوٹس وغیرہ آ جاتا ہے کہ آج چھٹی وغیرہ ہے
ہاں وہ تو ہے بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب ایسا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو انسانی یہ کتنے سارے کام رک جاتے ہیں کئی بچے اسکول نہیں جا پاتے کچھ لوگ کالج نہیں جا پاتے کچھ لوگ اپنے کام کے لیے نہیں جا پاتے ہیں تو سب کے کام بہت سے رک جاتے ہیں
بہت تیز ہی زیادہ بارش ہو رہی ہے جیسے بھی پانچ منٹ رکتا ہے تھا اس کے بس تیز بارش آنے لگ جاتی ہے ہمیں دیکھے سردی وغیرہ بھی ہو گئی ہے اس موسم کی وجہ سے
بالکل صحیح فرماری اب ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم میں تو ایک تو گڈھے جو تنے ہوتے ہیں روڈ میں یا پھر جگہ جگہ گڈھے بھر جاتے ہیں پانی سے لگاتار بارش ہوتی ہے تو اور اوپر سے پھر اس میں کہیں ہم آ جا بھی نہیںکتے سکتے کتنے راستے بند ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت ساری تکلیف ہونے لگتی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بارش کی وجہ سے دیکھے کافی ساری دقتیں بھی ہونے جاتی آنے جانے میں دقت ہو جاتی ہے پانی بھر جاتا ہے کئی کئی جگہوں پر پورے روڈ بھر جات نالیاں ویرہ جو نالی وغیرہ ہوتے وہ بھی پورے بھ۔ بھر جاتے ہیں تو آنے جانے میں کافی دق تے ہو جاتے ہیں اور کافی ایسا لگتا ہے کہ کاف گندگی جیسی ہو گئی ہے تو بالکل اچھا بھی نہیں لگتا ایسی موسم وغیرہ میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ مطلب بارش کی ہر بوند مطلب ایک دم ایسی لگتی ہے کہ ہاں ک کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی سکون مل رہی ہےس بارش ہو رہی ہے تو اور کبھی کبھی جیسے ہمیں کچھ کام ہے ضروری اور بارش چھوری ہے اب راستے بھرے ہوئے ہیں تو ہم باہر نہیں جا پائے تو اس ٹائم پہ تھوڑا چڑچڑا بھی لگ تا ہے بارش پہ کہ کیوں گر رہی ہے اتنی بارش اور بارش اگر نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی اور جہاں ہونا شروع ہو گیا تو لگاتار دو تین دن تو بند ہی نہیں ہوگی بالکل بھی
بالکل صحیح فرمارہی ہیں آپ جیسے گرمی کا سمے ہوا تھا تو اس ٹائم تو سب دعا کر رہے تھے کہ کب بارش وغیرہ آئے گی کس ٹھنڈی تھوڑا ٹھنڈا راحت ملے گا گرمیوں سے تھوڑی راحت ملے گی پھر بارش آجاتی ہے پھر سب دعا کرتے ہیں کہ دھوپ وغیرہ کب ہوگا ہمارے یہاں کا موسم ہی کچھ ایسا ہے زیادہ ہوتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے کم ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ دھوپ کی وجہ سے تو اور لوگ کوئی باہر نہیں جا پاتے ہیں گھر سے دن بھر تو مطلب مان لیجیے آب کوئی دکھے گا ہی نہیں ایسا لگتا جیسے کوئی رہتا ہی نہیں ہے ہمارے اگل بگل اتنی زیادہ شانتی ہوتی اتنے مطلب لوگ کوئی دکھتا ہی نہیں ہے گرمی کے موسم میں تو باہر اور پھر لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ یہاں پہ بارش آئے تھوڑے موسم میں تھوڑی راحت ملے ہمیں اس کے بعد پھر بارش بھی آتی ہے تو بارش اگر لگاتار گرے تو میں بھی ہمارے ہمیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ بارش وغیرہ سے دیکھے تھے تو زیادہ ہی پریشان ہو زیادہ بارش ہو تو بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور کسان کے دھان وغیرہ جو اناج وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا جائے تو پہاڑی ایریا جو ہوتا ہے وہاں پہ پتھر وتھر بھی گرنے کی زیادہ سمسیاے ہوتی ہے مٹی اپنے یہاں سے گھسک جاتی ہے پانی اتنا بھر جاتا ہے اور ممبئی وغیرہ شہروں میں دیکھا جائے تو پورے گھر میں ان کے پانی وغیرہ گھس جاتا ہے روز مرہ کے کام کرنے میں اتنی دقتیں ہو جاتی ہے سڑکوں پر اتنا نا گھٹنے تک پانی ہو جاتا ہے آنے جانے میں بھی اتنا تکلیف ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی اب ایسا ہوتا ہے اگر دیکھیے کھیتوں میں اگر کھیتوں میں پانی نہ جائے تو اس میں بھی اگر ہمیں فصل نہیں ہوگی میں بھی الگ پریشانیاں ہوں گی اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو وہ بھی پورے پھر دھان وغیرہ جو بھی وہ فصل رہتی ہے سب خراب ہو جاتی ہے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کو مطلب ایسے ایسی جی زیادی ہوگی تو بھی خراب ہو جائے گی اور نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد تو فصل ہوگی ہی نہیں اس میں بھی بہت پریشانیاں ملے گی ہمیں
بالکل ابھی دیکھا جائے تو بارش کا موسم کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ گرمی سے راحت مل جاتی ہے تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہوتا ہے واتاورن میں بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے چڑیوں کے چہچانے کی آوازیں آتی تی ہے ہرا بھرا سا ہو جاتا ہے اس موسم میں چائے پینے کا بھی الگ ہی آنند ملتا ہے پر زیادہ بارش ہونے لگ جاتی تو کافی تکلیف بھی دینے لگ جاتی ہے گھر میں کام کرنے میں بھی رکاوٹ ہی آ جاتی ہے کپڑے وغیرہ سکھتے نہیں ہے ادھر ادھر دیکھا جائے تو کچ کچ گیلا گیلا جیسا ہو جاتا ہے تو آنے جانے میں ادھر ادھر کام وغیرہ بھی کرنے میں دور دور جگہ ہے تو بارش ہوتی ہے دور بھی جانے میں بھی سمسیا ہونے لگ جاتی ہے اتنے ہمارے یہاں پر اتنے پانی وانی بھر گئے ہیں کہ آنے سے جانے میں اتنا زیادہ دقت ہو جاتی ہے تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ دق ت ہونے لگ جاتی ہے
جہاں پانی وانی اتنا بھرے پر کئی کئی جگہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پانی بھر جاتے ہیں پر جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگوں کو تو اور زیادہ پریشانیاں ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر ایک تو اتنے پکے بھی نہیں بنے ہوتے ہیں اور ایک تو مٹی وغیرہ میں ان کے گھر ہوتے ہیں اوپر سے ان کے گھر کے اگل بگل پانی بھر جاتا ہے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے انہیں اتنی ساری پریش انیوں کا مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی ساری کٹھنائیاں انہیں اٹھانی پڑتی ہے بارش ہے مطلب ایسا بارش ہے کہ ہمیں سکون بھی دے گی پر ایسا ہے کہ بہت ساری تکلیفیں بھی آتی ہے ساتھ میں
بالکل صحیح فرما یہ گاؤں ہو شہروں میں جس کا پکا گھر نہیں ہوتا ہے ان کو بہت بڑی سمسیا آ جاتی ہے بارش وغیرہ میں چھت سے پانی ٹپکتا ہے یا چھت سے پانی ٹپکتا رہتا ہے گھر میں سارے کام ایسا کچ کچ جیسے ہو جاتا جب بارش کا موسم رہتا ہے سوکھا سوکھا نہیں رہتا اور کچ کچ کرنے لگ جاتا ہے سب پریشان وغیرہ ہو جاتے ہیں گرمیوں کے ٹائم پر بھی زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے کیونکہ اتنی زیادہ دھوپ پڑتی ہے کہ باہر جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اتنا لو جیسا دھوپ لگتا ہے کہ باہر جائیں گے تو لو لگ جائے گی اتنی دھوپ وغیرہ ہوتی ہے زیادہ بارش ہوتی تو بھی دکتیں ہو جاتی ہے زیادہ گرمی ہوتی تو بھی دکتیں ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے گرمیوں گرمیوں کے موسم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اور باہر جانے کا بالکل من نہیں کر ایک بار کے لیے بارش میں بھیگ دیں گی چلے جائیں گی تو وہ تھوڑا سا وہ ہمیں لگے گا بھی کہ ہاں ہم چلے جائیں پر گرمیوں کے موسم میں تو بال کل دھوپ دیکھ کر باہر نکلنے کا من ہی نہیں ہوتا اور بارش کے موسم میں سب سے جاتی ہے میں مطلب بیکار چیز یہ لگتی ہے جو کپڑے نہیں سوکھتے ہیں کپڑوں کے تو سب سے زیادہ ایک دم انہیں چیز کا سب سے زیادہ ایک دم مصیبتیں آتی یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں ہے جب بارش ہو رہی ہے لگات ار بارش ہو رہی ہے دھوپ نکلے گی نہیں تو کپڑے سوکھیں گے کیسے اور کپڑے جب تک دھوپ میں نہیں سوکھتے ہیں تب تک مطلب وہ اچھے سے سوکھتے ہی نہیں ہے
سونا کہ پہلے سے د جیس آنے لگ جاتے ہے کپڑے وغیرہ میں
بالکل
ہماری امی کیا کہتی واشنگ مشین میں زیادہ کپڑے وغیرہ دھوتی ہے کی اس ٹائم پے تو سوکھتا ہی نہیں ہے تو اس میں کمفرٹ جیسی چیزیں ہو جاتی ہیں وہی ڈال دیتے تاکہ کپڑوں میں سے خوشبو جیسی آئے تو وہی ڈال کے سوکھ جاتے چ پنکھے وغیرہ پر تو یہ بھی تھوڑی دکتیں ہو جاتی کئی کئی کپڑے تو ایسے رہتے ہیں کہ واشنگ مشین میں بھی نہیں دھو سکتے کیونکہ مٹی وغیرہ اتنی لگ جاتی تو ہاتھ سے ہی دھونا پڑتا ہے پھر وہی کپڑے کو پانچ چھ دن لگ جاتے ہیں سوکھنے وغیرہ میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ سب سے مطلب ہر موسم میں کچھ نہ کچھ دقتیں آت تی ہے گرمیوں میں اتنی دکتیں ہوتی ہے اب گرمیوں میں بچوں کو چھٹی بھی گرمیوں میں ہی لگ تی ہے جب اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ انسان کہیں جانے کے بارے میں بھی دس بار سوچ کر جائے کہ ہم اس جگہ جائیں یا نہ جائیں
بالکل
اور پھر بارش کے موسم آ جاتی تو بارش کے موسم میں تو اور کہیں مطلب جانے لائق ہی نہیں ہوتا کہ کہیں بھی باڑھ آ سکتی ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی آندھی طوفان آ سکتی ہے مطلب ہم کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ہم کہیں بھی جا کر پنس سک تو ایسا ہوگا کہ آ نہ پائے ایک مہینہ دس دن پندرہ دن کیا پتہ ہم وہیں پھنس جائے کچھ ہو جائے تو اس سب چیز کا بالکل بھروسہ نہیں ہے
بالکل صحیح فرمایا اپنے لوگ جاتے ہیں کرسمس میں جھرنے وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں گھومنے جاتے تو اس ٹائم پہ بھی کافی ڈر ہوا لگا لگا رہتا ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے پتھر وتھر گرنے کی بھی سمسیا ہو جاتی ہے
بالکل
ن وغیرہ بھی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اس ٹائم پر تو بہت زیادہ ڈر لگ رہتا ہے کہ پہاڑ میں جا رہے ہیں چڑھنے وڑنے میں کچھ ہو گیا ادھر ادھر ہو گئی تو اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو ا ڈاکٹر وغیرہ بھی جلدی نہیں ملتے کیونکہ اتنے دور رہ تو یہ سب چیزوں سے تھوڑا بچ کے رہے تو کافی اچھا ہے کہ پتا نہیں کیا ہو جائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے اسی لیے اپنا سرکشا خود ہی کرے تو زیادہ اچھا ہے کام ہے تو ن کرے نہیں کام ہے تو ہو سکے تو گھر سے ہی کریے بھی مطلب کا آج کے یوا لوگ دیکھے بارش کا موسم ہو جاتا ہے تو چلے جاتے پہاڑ وہاڑ پر گھومنے وغیرہ یہ سب چیز سے بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جانے سے پتاہ نہیں کیا ہو جائے برسات کا موسم ہے پسنن وغیرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی درگٹنا وغیرہ ہو سک
بارش کے موسم میں تو زیادہ تر اپنے شہر میں ہی رہنا چاہیے کہیں باہر جائیں نہ مطلب بارش برستی ہے تو وہ تو قدرت اپنی ایک خوبصورتی کا نیا رنگ دکھا تی ہے پر ایسا ہے کہ میرے لیے یہ بہت زیادہ ہانیکارک بھی ہو سکتا ہے آگے بالکل کہ مطلب کیا ہو جائے ہمیں اس چیز کا تو پتا نہیں ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے نہ بارش وغیرہ زیادہ ہے تو بھی دقت ہوتی کم ہے تو بھی دقت ہے تو ہمیں اپنی ساودھانی خود ہی رکھنی چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے میں آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی اچھا لگا
مجھے بھی کافی اچھا لگا اللہ حفظ